ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا خیریت ہے جناب
سب الحمد للہ
ارے سن رہے کہ آپ آپ میرے گھر آئے ہوئے تھے
ہاں آئے ہوئے تھے کام تھا آپ سے پر آپ تو تھے نہیں
اچھا ہم نہیں تھے کیا کام تھا ویسے
وہ ہو گیا ہے آپ چھوڑیے
اچھا ارے بہت ہی یاد آ رہت ہے جی آپ کا لیکن آپ آئے تو مل بھی نہیں پائے بتائیے مطلب کیا ہی بتاؤں مطلب کام کی وجہ سے نا انسان اتنا بزی ہو گیا ہے کہ اپنا آدمی کو بھی بھول جاتا ہے
ہی
اور کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں کچھ اپنا بارے میں بتائیے
مط ابھی تو گئے تھے گھومنے پھرنے دوست لوگ کے ساتھ
جی جی تو کیا کیا کیے ادھر جا کر اچھا
وہی یہاں گئے تھے رانی رانی تال تو ادھر ہی گھومے پھرے پھر وہاں سے چیا کی گئے
اچھا رانی تال ڈیم گئے تھے تو وہاں پہ چانکی پھر ادھر سے تو دور پڑ گیا ہوا چی کی نا
ہاں ہاں
چلیے اچھی بات ہے اور میرے بارے میں کوئی یاد نہیں کرتا ہے
نہیں سب کرتا آپ کو گئے تھے تو کھوج رہے تھے سب دوست لوگ
ہاں کیا کرو گے سب کا اپنا اپنا لائف ہوتا ہے اپ تو اپنا کریئر پہ بزی ہو گیا مان لیجیے کہ کہ آپ لوگ ابھی کھیلنے کا وقت ہے کھیلو گے پھر آپ لوگ بھی بزی ہی ہو جاؤ گے
ہوں
کیا بتاؤ یار مطلب مجھے بھی لگتا ہے کہ جلدی ہم کمانے لگے میرا بھی اپنا ایک سمے تھا کھیلنے کودنے کا لیکن ہم نہیں کر پائے
ہوں
افسوس تو ہوتا ہے
آیا کریے ادھر بھی ساتھ میں گئیں گھومنے وومنے چلیں گے
جی بالکل بالکل اور ادھر پانی وغیرہ نہیں ہو رہا ہے
نہیں ابھی تو ہو رہا ہے پانی ایک سپتاہ سے
اچھا یہاں بھی پانی تو آپ لوگ ایک سپتہ سے مار رہا ہے بہت پہلے سے مار رہا ہے پورا ٹھنڈا موسم ہے نمی ہے پورا ایک دم اچھا رات کو نیند ہے نا نیند اچھا آتا ہے
اچھا
جی اور پہلے کا ہے نا لائف جو ہم لوگ بچپن میں جو ہم لگ گزارے ساتھ میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں میں تو بھائی جان کیا بات تھا اس ٹائم کا مطلب اپ لوگ ساتھ میں لوڈو کھیلتے تھے کتنا اچھا خاصا مطلب انجوائمنٹ ہم لوگ لائف میں ہوتا تھا آپ پہلے پتہ ہے پہلے آف لائن گیم چلاتا تھا اب تو آن لائن گیم آ گیا موبائل ہی میں لوڈو ہے کیرم بورڈ ہے ہر کچھ موبائل موبائل پہ تو سب لوگ اکیلا ہو گیا آب
ہاں ہاں
تو اسی لیے افسوس تو ہوتا ہے کہ آپ لووں سے کاش ہم لوگ مطلب مل پاتے ہیں اور کیا پلاننگ جی آئیں گے آئیں گے مطلب آپ لوگ کچھ مطلب سوچ نہیں رہے ہو کچھ آگے کے بارے میں صرف کرکٹ کھیل رہے ہو گھوم رہے ہو تو کچھ آپ نے نہیں سوچا کہ
ابھی تو ابھی تو سوچے وچے نہیں ہے کچھ
جی کچھ سوچی نہیں ہے
نہیں ابھی تو کچھ سوچے نہیں ہے
جی آپ کو سوچنا چاہیے تھا بہت مطلب آپ کا بھی تو یہی مطلب میرے ہی عمر کے تھے نا آپ دوست یاری تو آپ کا بھی تو ہی گیا
ہی پر ابھی تو کچھ سوچے ویسے نہیں ہے سوچیں گے
جی ضرور ضرور اور مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے
ہاں پوچھیے
کہ گلی میں جو بھی مطلب کھیل کود ہوتا ہے اس میں کیا مطلب مطلب سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے بچے وہ بھی کھیلتے ہیں آپ لوگ
ہوں
تو اس کی ماتا پتا کو چاہتے ہیں کہ ان لوگ کے ساتھ مت رہو تو تم آپ لوگ اتنا گندے کیسے ہو گے کہ آپ لوگ کے سات کوئی ماتا پیتا بچوں سات رہنے نہیں دے رہے ہیں
اب اب ان لوگ کا دماغ ہم لوگ کا دماغ الگ لگنا ہوتا ہے
جی جی
بڑے بڑے لوگ ہیں تو عزت کرتے ہیں اب ان لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بگڑ گئے ہیں تو منع کر د نہیں رہنے کے لیے کوئی دقت
جی ہاں بات تو صحیح ہے
اور کھانا پینا ہوگیا آپ کا
ہاں ہو گیا
کیا چیز کھائے تھے ویسے
کھائے تھے گوشت پلاؤ
اری صلاح کی تبھی آپ کا گھر کا باہر آصف کول کیا تھا کہ دیکھو نا اس کا گھر گھس فلا بنا مہک رہا ہے تو ہم بولے کہ ہاں بھائی مسلمان گھر میں نہیں بنے گا تو بھائی کسسی گھر میں بنے گا بھائی
ہاں
جی بالکل ماشاء اللہ اچھی بات ہے اور مجھے یہ سننے میں ایک چیز اور آیا میں تو دور رہتا ہوں اب نا تو مجھے سننے میں آیا کہ آپ لوگ سب ایک ساتھ گروپ میں زیادہ آپ لوگ کا دوستی صحیح نہیں ہے آپ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں پھر کچھ دن بعد ملتے ہیں پھر پھر لڑائی وڑائی وغیرہ ہونے لگتا ہے
نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے
نہیں ہے
نہیں
جی ہم بھی ہم بھی گئے تھے تھے جیسے جب میں کولکتہ گھومنے گیا تھا نا تو وہاں پر اتنا غریبی ایریا ہے بھائی مطلب کسی بھی جگہ پر مطلب انسان کھانے کے لیے روم اتنا سستا سستا ملتا ہے بھائی مطلب ایک دن کا پچاس روپئے ایک ایک آدمی کا پڑتا ہے مطلب مان لیجے کہ ہم لوگ چار لوگ گئے تو دو سو روپیہ روم رینٹ کا ایک دن کا اور اوپر سے کھانا پیانا سب ان لوگوں کا ہوٹل رہتا ہے مطلب بہت مطلب ہے نا غریبی چھیت ہے وہاں پاس اور کھانے کو تو سب کچھ تھا دال چاول چکن انڈا جو آپ کو کھانا ہے بس پیسہ دیجیے اور کھانے بٹھ جائیے
ہوں
اور مطلب مزہ آیا انجوائمنٹ لیکن پھر اس کے بعد پھر میں نےیپال بھی گیا تھا تو آپ لوگ بھی باہر کا دنیا دیکھیے
ہاں ہاں
صرف ادھر کا دنیا دیکھ کے آپ لوگ اڑ رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے باہر کا بھی دیکھ کتنی غریبی جگہ ہے کون کتنا امیری جگہ ہے
ابھی تو سوچ رہے ہیں کہیں اور جانے کے لیے باہر گھومنے پھرنے
کہاں سوچ رہے ہیں
یہ رانچی طرف سے جا رہے جانے کے لیے سوچ رہے ہیں
ارے رانچی میں کچھ نہیں ہے جی رانچی میں سے اتنا چھوٹا چھوٹا جگہ دیکھیے گھومنا ہے آپ کو تو گوا جائیے
ہوں
ہزاری باغ جائیے
ہاں
اورنگ آباد جائیے
ہوں
دھک گیا میں جو چھماچھم وہ جو واٹر پارک نا اس پہ مزہ ہے وہ راچی کا چھما چھم واٹر پارک ہے کیا ہے کچھ ان لوگ کا جو واٹر پارک ہے مطلب ہے وہاں کا اچھا مچھا واٹر پارک اچھا کولکتہ میں دیکھا تو نکو پارک اف اس کا جو مزہ ہے وہیں کچھ مزہ نہیں ہے تم اسی لیے کولکتہ وکٹوریا میموریا او برج وغیرہ دیکھیے ہے ہاوڑا برج
ہاں ہاں اتنا بجٹ بھی تو رہنا چاہیے نا
جی بات تو صحیح ہے ٹینشن نہیں لینا ہے انشاءاللہ پیسہ تو آئے گا ہی پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے سنے ہے آتا رہتا ہے جاتے رہتا ہے جی تو کہاں آپ جانے کی سوچیں گا ساتھ ہی جائیے گا یا پھر کینسل کیجیے گا
ابھی تو دیکھتے ہیں اپ سب دوست لوگ ساتھ جانے کے لیے سوچ رہے تھے لوگ سے بات کرتے ہیں
اچھا جی ہاں گروپنگ میں پیسہ بھی بچت ہوگا سب لوگ پیسہ ملا کر جمع کرے گا ساتھ میں پیے گا جی
اور مزہ بھی آتا ہے دوست لوگ کے ساتھ
ہاں وہ تو اس کا پل تو پھر یادگار ہو جاتا ہے نا اس کا پل کوئی انسان بھول ہی نہیں سکتا ہے پھر
ہوں
جی اور اور آپ لوگ جو ہوٹل میں کھانے پینے جاتے ہیں ڈالٹگے میں جب میں نے پہلے رہتا تھا تو وہاں کھانے پینے کا بھی بہت سارا کمی ہے مطلب جو چیز چاہیے وہ انسان کو جلدی ملتا ہے ہی نہیں ہے آپ کو مان لیجیے کہ دس سے گیار بے نکلے تو سب ہوٹل بند ملے گا آپ آپ کو اور ایسا دلی اور راچی میں ہے نا بڑا بڑا سٹی میں سب کھلا رہتا ہے اچھا لگتا ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں اچھا کیا مطلب بہت جگہ میں نے گھما تو یہاں ڈال ڈگ میں بھی آصف بتا رہا تھا کہ میں گیا تھا بریانی کھانے یہاں پہ تو سب جگہ ختم مل گیا لاسٹ میں کچھ نہیں کا پایا میں تو مکئی کھایا پھر مک مطلب مکئی لیا تو وہ بھی مکئی میٹھا نہیں تھا اس کے وہ تو وہ بھی ٹگا گیا بیچارا تو وہاں پہ میں نے زیادہ سنا کہ زیادہ موموز بکتا ہے گپ چپ بکتا ہے ڈال ٹنگ ایریا میں
ہوں ہوں
آپ کے دور پہ تو چلیے وہ بھی صحیح ہے غریب ایریا ہے تو وہاں پہ دس بیس کا والا زیادہ بکے گا نا مان لیجیے کہ اب وہ ہوٹل کھول دے گا بڑا سا تو کہاں سے بکے گا
ہاں
جی ہوتا ہے تو آپ کے ابو امی کیا کچھ بول رہے تھے کیا آپ کے بارے میں
وہی بس ڈانٹ واٹ سن رہے ہیں روز
اچھا
اسکول نہیں جا رہے اس لیے
اچھا اسکول نہیں جا رہے ہیں ہاں تو ابھی تو جانے کا لاسٹ ہی تو ایج ہے آپ کا چلے جائیے پھر تو بعد میں پچھتائی کہ ہم اسکول اب جا نہیں پائیں گے میرا وقت نکل گیا یہ وہ پورا ایک دم
اسکول جانے کے لیے تو وہاں پڑھائی بھی تو ہونا ضروری نہ ہے
ارے تو آج کل کوئی اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتا ہے ہارڈلیلی ایک سے دو پلیٹ پڑھائی ہوتا ہے سرکاری سرکاری میں پڑھتے ہیں نا ہاں تو صرف ایک سے دو کلاس ہوتا ہے اس کے بعد سب پھر اپنا اپنا کلاس روم میں ہلہ سب کوئی لنچ کھانے لگتا ہے کوئی پٹکا پٹکی بینچ پٹکا پٹیا یہ سب کھیل کود ہونے لگتا ہے تو وہ بھی تو ایک پل ہوا نا وہ بھی تو ایک
میرا سب دوست لوگ بھی نہیں جا رہے اسی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں من بھی نہیں لگتا ہے
ہاں بات تو صحیح ہے ہاں دوست لوگ جب نہیں جائے گا تو پھر انجانوں کے ساتھ کیسے بیٹھیے گا
ہوں
چلیے کوئی نہیں ہوتا ہے ہاں مطلب میرے کو تو کتاب وغیرہ آپ کو نہیں ملا نیو سیزن کا
نہیں مل کیا ہے
مل گیا ہم بھی پرڑتے تھے تو کوپی دیا تھا ایک بنڈل اور اوپر کتاب وغیرہ بھی پور ایک روم پورا بکھا ہوا تھا وہاں سے روم پور کتاب جا کر چھانٹ لیجیے کون کون کتاب تب پڑھنا ہے آپ کو
ابھی آپ کیسیے کیا پڑھائی کر رہے ہیں
بی اے سمیسٹر فرسٹ میں ٹویلو پاس کر گی اس بار
اچھا
ابھی ایڈمیشن لینا ہے تو ابھی ٹی سی وغیرہ دینا باقی ہے ابھی اس کو
کہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں
ہم تو یہی سوچ رہے ہیں یہ کون سا یہ ہے یار کیا بولتے ہیں جے ایس کالج ہے نا
ہاں ہاں ہاں
جیس کالج وہیں پہ سوچے ہیں دیکھیے اب کیا ہوتا ہے آگے کا تو پتا نہیں ہے میرے کو لیکن ابھی میں نے تو وہیں لینے کا سوچا ہوں کیوں خراب رہے گا کیا
نہیں وہاں پہ ٹھیک ہی ہے
تو گرور میں وہاں تک نہیں نا ہے گرور کا تو لاسٹ ٹویل بھی ہے نا
ہاں ہاں
تو پھر کوئی اس کا آپسن ہی نہیں بچتا ہے
ہوں
چلیے بہت اچھی بات ہے آپ سے بات کر کر تو مجھے اچھا لگا
ہوں
تو وسے ہی یاد کرتے رہیے گا مجھے ہم تو بار بار ہم ہی کال کرتے ہیں آپ کو
نہیں ہم بھی کریں گے اب
جی جی انشاء اللہ ضرور کیجیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا
ہوں
اور سب کھانا پینا تو ہو ہی گیا ہوگا آپ کو اب تو کھیلنے کا ٹائم تھا نا آپ لوگ کا تو اب تو پانی آ گیا ہوا ندی میں
ہاں
چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اور کبھی دن بات ہوگا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہے خیال رکھیے گا اللہ حافظ بائے بائے
اللہ حافظ